ہیلو
ہاں گلاب جی بولیے
کیا حال چال ہے
ٹھیک ہے
کیا ہو رہا ہے
کیا ہوگا بس چل رہا ہے کسی طرح
اور کھیتی باڑی
کھیتی باڑی تو اب اوپر والا کے دین ہے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا بارش ہوگا تب تو کچھ ہوگا ابھی تو بارش بارش ہو نہیں رہی ہے
ادھر تو ابھی ہوئی بارش لیکن اتنا نہیں ہوئی جتنا ہونا چاہیے
اچھا تو کیا لگتا ہے
ابھی اللہ مہربان ہو گیا اچھا ہے کسان کے لیے
ہاں ہاں
اور بتائیے
ہم لوگ ابھی وہی ہے چل رہا ہے کسی طرح یہی تو بہن کر دی ہیں ابو جان بول رہے ہیں کہ کیا معلوم کیا ہوتا ہے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی
وہی سمسیا ہے موٹر سے کتنا کسان کرے گا جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کا تو نقصان ہو جائے گا نا
نقصان ہو جائے گا جس کے پاس سادھن ہے وہ تو اپنا کرے گا جس کے پاس نہیں ہوگا کہاں سے ہو پائے گا اس کے
ہاں ہاں ہاں اور کھانا پینا ہو گیا
خراب ہو گیا ہے یہ اپنا بتائیے
لگا دیا اپنا
اچھا اچھا ابھی مکئی لگا رہے ہیں
ابھی تھوڑا سا بارش ہو گیا تھا ادھر تو کھیت ملا ہو گیا تھا اوکے گا سوکھے گا تب ہی نہ ہوگا
ہوں
مکائی لگا دیے بادام لگا دیے اور جہاں پانی کا ساتھ نہیں ہے وہاں پہ رہ اور تل لگا دیے
میں سارا چیز
بس یہ دھان تو ہی اللہ کی مرضی ہوگا تو کوئی نہیں جائے گا-
اچھا اس کے علاوہ اور کچھ آپ کرتے ہیں بزنس وزنس
نہیں ابھی تو گھر پہ ہی کسان کے کام کرتے ہیں- کیتی
ہوں اور
عورت کے گھر میں سب کو مل کر یہی کام کرتے ہیں جو فائدہ ہوتا ہے- سب گھر کا ہی
ہاں
اچھا کتنا کیا بولتے ہیں کتنا بیگم ہے اپ کا کھیت ہے کتنا ڈھان کا بیچ کیے ہیں اپ -
ایک بگاہ میں ڈھان کرنا ہے اور باقی کٹا میں مکئی لگا دیے ہیں اکٹھا میں بادام اور ایک بیگہ میں پیل اور میرا کھیت تین
اچھا اور سب خیریت ہے
سب خیریت ہے
ہوں
اور بتائیے، اپ- اپ کیا کر رہے ہیں ابھی گھر پہ
میرا تو اپنا ایک بزنس ہے-
چیز کا بزنس ہے بکری کا
گیا بازار بازار سے سب
قیمت وزن پہ اور یہ سب پر لیتے ہیں اس کو بس سیل کرتے ہیں ادھر ادھر -
اپنے مطلب خاصی کا گوشت بیچتے ہیں نا -
ہاں- ہاں ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں ہم لوگوں کو جو عید ہے، اس میں بھی اچھا- اچھا انکم
ہاں
ہاں اسی میں بھی چل رہا ہے
پیسہ ہوں تو کرنا ہی ہے نا گھر کا خرچہ
آگے بھی سوچے ہیں کچھ کرنے کے لیے بٹ ابھی دیکھیے گھر پہ ہے تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا
ہاں
اچ
کیا سوچے ہیں کہیں گھومنے وومنے کا پلان بنا رہے ہیں
ملتے ہیں نا فیس ٹو فیس تو ہم لوگ بات کرتے ہیں چل رہے ہیں گھومنے کہیں
ہاں ہاں کہاں جانے کا سوچے ہیں
یہ سو چ تھے اگرا جا نہیںول
ہاں آپ کا تو بہت بڑھیا وچار ہے
ہوں وہی تو سوچے ہیں چلیے ساتھ میں بھی آپ بھی
ہاں چلیں گے ضرور
ٹھ
پہلے ہم لوگ سامنے تھے ٹو فیس مل کر پلان بنا لیتے ہیں کتنا دن وہاں پہ رکنا ہے
ہوں ہوں
اس کے بعد ہے نا اپنا گاڑی سے جائیں گے بک کر لیں گے ہم لوگ
ہاں وہی صحیح بات ہے ہم لوگ فیس ٹو فیس ملتے ہیں اور اپنا وچار کو رکھ ہیں کیا پلان رہے گا کیسے جانا ہے کتنا دن رہنا ہے کتنا دن ٹھہرنا ہے
اور کیا ہو رہا ہے
بس ابھی تو بس بیٹھے ہوئے ہیں موسم خاص نہیں آج نہیں گیا ہیں تھوڑا سا موسم تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے ہ
سوں کے انوسار ہی گراہک لوگ آتے ہیں نا دکان میں
کیا ت ہوں سنایا
بولے موسم جیسا رہتا ہے اسی حساب سے نہ گراہ
ہاں ہاں ہاں اسی حساب سے آتے ہیں ابھی تھوڑا یہ موسم تھوڑا سا بادل والا کیا ہے نا پانی میں نہیں گر رہا ہے تو دیہات کا جیسے مطلب جبھی مکئی سکئی لگا ہے بادام لگا ہے جیسے اپہر کیے ہیں تو جس کے پاس زیادہ بکرا رہا بکری رہا تو وہ تو اپنا سیل کرے گا نا تو ابھی ہم لوگ کا تھوڑا سا نافا رہتا ہے تھوڑا آدمی کیا بولتا ہے گرج ہوتا ہے نا جب تو بیچنا ہی پڑے گا تو کسی کا کھیت میں ہل گیا تو کھ گیا تو وہ بولے گا تو بات اس کے پاس زیادہ رہتا ہے وہ تو بولتا ہے کہ لے جائیے وہ جائیے تو ابھی ہم لوگ کو فائدہ اس میں رہتا ہے وہاں سے اٹھاتے ہیں وزن پہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا نسلہ ہے تو اس کو دام دیتے ہیں اس کے بعد اس کو سیل کرتے ہیں دکان پہ
ابھی آئیے میرے بھی گاؤں طرف ادھر سے بھی دس بارہ وقت اا دیا دیتے ہیں ادھر بہت پالتا ہے
اچھا ہاں اچھا بات بولیے آپ نے بہت اچھا بات صلاح دی ہے پ آپ نظر رکھیے گا کہ اگر آپ ملتا ہے دس بارہ تو ہم کو کال کیجیے آتے ہیں وہاں سے اٹھا لیں گے
ا ویسے ایک جگہ سے مل جائے گا تو پھر کہیں گھومنا نہیں پڑے گا
نہیں نہیں نہیں گھومنا نہیں پڑے گا نا ایک جگہ سے مارا مل گیا تو کافی ہے اسفی سے نکل جائے گا
اور ابھی بجلی سب کا اچھا چل رہا ہے نا
ہوں سب چل رہا ہے میرا اچھا سب چل رہا ہے
چلنا چاہیے
جی آپ کے ابو جان کیا کرتے ہیں
توب گھر میں سلائی کرتے ہیں
اچھا گھر پہ ہی سلائی کرتے ہیں
ہاں گھر پہ ہی سلے کرتے ہیں
ہاں
اس میں ہی اچھا کام ہوتا ہے تو ان کا اچھا انکم ہو جاتا ہے خود کے لیے اور باقی تو ہم لوگ ہیں یہ ہیں
گھر پہ دکان ہے گھر پہ د دکان ہے کہ گھر پہ ہی کرتے ہیں کیا دکان ہے کہ گھر پہ کرتے ہیں
دکان ہے
س
ہوں
چھا م رینٹ وونٹ دینا پڑتا ہے کیا اپنا
اپنا خود کا ہے
اچھا
سوچ رہے دھیرے دھیرے ایکٹو کرانہ دکان کھول تے اپنا تو
بہت بہت بہت اچھا بہت اچھا سوچ سے رکھے آپ دھیرے دھیرے دکان کھلییے گا دھیرے دھیرے کچھ کام ہوتا ہے
ہاں ہاں بات تو صحیح بولے دھیر دھیرری نہ کچھ ہوگا ایک بیگ تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے
نہیں نہیں اب ہو جاتا تو کہناا ہی نہیں تھا
ہوں
کرانہ دکان میں بھی بہت فائد ہے
ہاں سبٹیک فائدہ ہے
ہ اچھا ہے کہ آپ کرانہ دکام سوچے ہیں اس میں بھی انکم اچھا ہے کتنا بستی ہوگا آپ کا گاؤں میں
بس ہاں روڈ پہ یہاں تو بس بہت بستی ہے مطلب یہاں پانچ چھ سو بستی ہے گھر پانچ چھ سو گھر
ہ روڈ پہ گھر ہے تو اچھا آپ کا دکان چلے گا وہاں پہ
ہاں
جوں اور آپ کے گاؤں میں دکان ہے
ہاں مطلب چار پانچ سو بستی زیادہ ہے تو دکان نہیں رہے گا
ہ کتنا دکان ہو جائے گا آپ کے گاؤں میں
پانچ چھ کانہ دکان ہوگا
پانچ چھ ہ چلے گا مارکیٹ میں تو ہم لوگ آ دیکھتے ہیں نا کہیں مارکیٹ جاتے ہیں تو لائن سے کرانہ دکان رہے گا
ہاں
جوتا دکان سے لائیں گ اگر اتنا لے کر ہم لوگ چلیں گے کہ نہیں میرا نہیں چے گا ایسا ہے دکان اتنا ہے تو ویسے ہم لوگ بزنس نہیں کر پائیں گے
ہاں اور میرا گاؤں میں دوٹو کپڑا کا دکان ہے
ہ ہ
م ہاں
جی جی
مرغی فارم کا نہیں ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کر لیتے خود کا گاؤں میں ہو جاتا ہے تو اچھا خاصا گراہک آتے اور انکم بھی اچھا ہوتا ہے
ہ جو چیز ہے آپ کے گاؤں نے وہ چیز کری ہے تو اس میں فائدہ ہے کیا کہ اور اب مرغی فارم بولے جس کو مرغی لینا ہو تو جاتا ہو مارکیٹ میں ہی جاتا ہوگا یہاں پہ اویلیبل ہو جائے گا آپ کے یہاں وہ تو جا گا نہیں نا سوچا گا نزدیک یہیں سے لے لیتے ہیں وہ تو ان کام میںگا فا اچھا ہے دونوں چیز سوچے ہیں
ہاں
جی ار
اور گھر میں سب ا آپ کے ابو لوگ سب ٹھیک ہے نا
سب اللہ کے دن سب خیریت ہے مست ہے
اچ
ہ جوومارے ابو باہر میں گاڑی چلا تے کے ہیں
گاڑی چلاتے ہیں
آ گ
ہئی وا
ہوں
اچھا ہے گھر میں رہنے سب فائدہ تھوڑی ہے ہم لوگ غریب لوگ ہیں مڈل کلاس
سب چیز دیکھنے پڑتا ہے ہمیں باہر بھی
گھر میں ایک دو بہن آپی آپا لوگ رہتے ہیں تو اور شادی کا ٹینشن ہے
ہ وہ سب تو اور ٹینن وہ سب ہی تو دیکنا ہے
ہاں سب دیکھتے ہوئے چلنا ہیں
ٹھیک سے آپ سے ملیں گے فیس ٹو فیس ٹھیک ہے
ہاں
اس کے بعد کچھ پلان بناتا ہوں
ہاں پلان تو بنائیں گے ہی بنائیں گے ہم لوگ
جی
یہ مارکیٹ میں ہے کیا آپ یہ مارکیٹ میں ہی آپ